ہلو السلام علیکم ورحمۃہ اللہ
سوری میرا تھوڑا طبیعت خراب ہے تو اس کے لیے میں معافی چاہتی ہوں
کوئی نہیں کوئی نہیں اور آپ ٹھیک ہے
جی جی میں اچھی ہوں السلام علیکم معافیہ سے
وعلیکم السلام آ ٹھیک تو آج کا ٹاپک ہے ہمارا ڈرنکنگ واٹر ٹھیک ہے نا
جی جی جی
پانی پینا زندگی انسان کی بنیادی ضرورت ہے انسان کھانے کے بغیر کچھ دن زندہ رہ سکتا ہے لیکن پانی کے بغیر زیادہ دیر تک زندہ رہنا ممکن نہیں
جی جی جی
ہمارے جسم کا تقریبا ساٹھ سے ستر فیصد حصہ پانی پر مستقبل ہوتا ہے پانی پینے سے جسم ہائڈریٹڈ رہتا ہے ہضم بہتر ہوتا ہے جسم کا درجۂ حرارت کنٹرول رہتا ہے اور قرب زہریلیلم میدوں کو پیشاب کے ذریعے باہر نکالتے ہیں پانی آپ کی میری بات آ رہی ہے آپ کو
جی جی بالکل پجھے آپ کے آاز آ رہی ہے بتائیے بتائیے
ٹھیک ہے پانی دماغ کا تو وزن ٹھیک کرتا ہے نا ہ ہ ہر شخص کو روزانہ اپنی ضرورت کے مطابق صاف اور ہمیںیاری پانی پینا چاہیے گندا پانی پینے سے بیماریاں جیسے بہت ساری بیماریاں بھی پھیل سکتی ہے یہ گاؤں میلی نام کا ایک لڑکا رہتا تھا اسے پانی کی قدر نہیں تھی وہ نل کھلا چھوڑ دیتا اور پانی ضائع کرتا رہتا تھا ایک سال گاؤں میں سخت خشک سالی آ گئی اور نل سوکھ گئے لوگ ایک بالٹی پانی کے لیے دور دور تک پیدل جانے لگے اس دن علی کو احساس ہوا کہ جس پانی کو وہ بے قدری سے ضائع کرتا تھا آج وہی سب سے قیمتی چیز بن گیا ہے
بشک بشک
ہلو ہلو ہلو
جی بولیے نا
آپ بھی پڑھو نا اپنا
اچھا اچھا میں بات کر رہی ہوں ایکچولی تھوڑا ساؤنڈ کا دقت تھا تو میرا بھی یہی ماننا ہے کہ پانی ہمیں بہت احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے اللہ کی دی ہوئی بہت ہی رحمت ہے پانی ہمارے لیے اور بنا پانی تو ہمارے رسک روٹی کھانا پانی سب
ہاں اس دنلی کو احساس ہوا کہ ج پانی کو وہ بے قدری سے ضائع کرتا تھا آج وہی سب سے قیمتی چیز بن گیا ہے اس نے وعدہ کیا کہ آج کے بعد کبھی پانی ضائع نہیں کرے گا اور دوسروں کو بھی بچانے کی تعلیم دے گا ہاں
ہاں تو بس یہی چیز ہے کہ پانی تو دیکھو اللہ کی دی ہوئی نید نعمت ہے اور واقعی نعمت ہے پانی کے بنا کیا
ہر قطرہ پالانی کا زندگی کا پہچان ہے اس کی حفاظت کرنا ہر انسان ان کارمانے پانی کی قدر کر یا یہ نعمت بے مثال ہے اس کے بغیر ہر خوشی بھی بے حال ہے کطرا کطرا جوڑ کر دریا بنتا ہے پانی بہانے پانی بچانے والا ہی کل سوارتا ہے نا
جی واقعی واقعی آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں بہت ہی ضرورت بنا پانی یہ دھرتی
انسان ڈرتی ہی نہیں ہے ہاں جی آپ کی بات صحیح ہے پانی سے تو ہم زندہ ہے
واقعی واقعی جانور ہم سمندر سمندر میں اتنی بڑی ایک مخلوق کی دنیا ہے اللہ کی بنائی ہوئی بنا پانی نہ ہم ہے نہ وہ ہے نہ جنگل ہے نہ کھیت
ہاں صحیح بات پانی علا کی سب سے بڑی نعمت سے ایک ہے ہر زندہ مخلوق کو زندہ رہنے کے لیئے پانی کی ضرورت ہوتی ہے انسان جانور اور پودے سب پانی پر ہی ج نہ رہتے ہیں ہے نا پانی پینے سے جسم ہائڈریٹڈ رہتا ہے خون کی گردش بہتر ہوتی ہے ہ اور درجۂ یہ حرارت اور جسم بھی برقرار رہتا ہے اس سے
دراصل صح اماؤنٹ میں پانی
گردے پانی کی مدد سے زہریلے میدے جسم سے باہر نکالتے ہیں صاف پانی پینا صحت کے لیے بہت ضروری ہے گندا یا آلودف پانی پینے سے ا ٹائفائڈ کالرا اور دوسری بیماریوں کو بی
جی جی جی
اس لیے ہمیشہ ابلا ہوا یا فلٹر کیا ہوا پانی پینا چاہیے پانی صرف پینے کے لیئے ہی نہیں بلکہ کھیتی بجلی پیدا کرنے صفائی کھانا پکانے اور ہ
روزمرہ کے کاموں میں پانی کے پانی کے بنا تو کوئی وہ ہی نہیں ہے
ہاں جی ہاں جی اگر پانی نہ ہو تو زندگی کا نظام رک جائے آج نے کے بہت سے علاقوں میں پانی کی کمی کا مسئلہ بڑھتا جا رہا ہے اس لیے ہمیں پانی ضائع نہیں کرنا چاہیے نل کو بے وجہ کھلا نہ چھوڑنا چاہیے بارش کی پانی کو محفوظ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے نا اور دوسروں کو بھی موٹیویٹ کرنا چاہیے کہ پانی کی اہمیت کرو پانی بہت ہی ضروری ہے انسان کے لیے ہے نا
ج جی پانی تو بہت ہی سوچ سمجھ
ا اپا نہیں ہاں جی ہاں جی بس یہ پانی میڈیسن بھی بھی ہم یوز کر رہے ہیں پانی ہم پینے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں گندے پینے سے انسان کو پرابلم ہو سکتی یہ جانوروں کو پرابلم ہو سکتی ہے ہے نا ایک بند سے سمندر بڑھتا ہے نا
واقعی اور ایک ایک بن کی ویلو کرنا چاہیے
پانی زندگی ہے اس کی ہر ب قیمتی ہے اگر ہم آج پانی بچائیں گے تو کل ہماراری آنے والے
بالکل بالکل بالکل کل ہمارے والی آنے والی نسلیں ان کا مستقبل یہ معاشرہ ہر چیز
میں اب ایک کہانی بتاؤں گا ایک گاؤں کی ایک چھوٹا سا گاؤں میں ایا نام کا لڑکا رہتا تھا اسے پانی کی بالکل قدر نہیں تھی جب بھی وہ ہاتھ دھوتا یا نہاتا نل کھلا چھوڑ دیتا اور بہت سارا پانی ضائع کر دیتا تھا
جی
ایک دن گاؤں میں سخت گرمی اور خشک سالی آ گئی ندیاں سو گئے اور کنویں خالی ہو گئی اور لوگوں کو صرف ایک بالٹی پانی کے لیے کئی کلو میٹر چلنا پڑتا تھا نی پہلی بار پیاس اور پانی کی کمی کا درد محسوس کیا
جی
جب اس نے ایک بزرگ کو اپنی چھوٹی سی بوٹل کا آدھا پانی ایک پیاسی مسافر کو دیتے دیکھا تو اس کے دل میں بدلاؤ آ گیا اس نے سوچا جس چیز کو میں روز ضائیا کرتا تھا آج اس کی بند بھی کتنی قیمتی ہے اس دن کے بعد آیا نے کبھی پانی ضائع نہیں کیا وہ ہر نلک کو بند کرتا دوستوں کو پانی بچانے کی نصیحت کرتا اور سکول میں واٹر مہم کا حصہ بن گیا آپ کو میری بات آئی آ رہی ہے سمجھ
جی جی میں آپ کو سن پا رہی ہوں اور آپ نے بہت صحیح صحیح
گاؤں میں بھی پانی کی قدر کرنے لگا ہ پانی کی قدر کرنا انسان کی ایک فطرت ہونی چاہیے
ہیبٹ ہونی چاہیے ہمیں ایک ہمارے جیسی ہمارے والد دین ہمارے ابا جان اما جان جو ہماری تربیت کرتے ہیں تو اس پانی کو ایک بہت امپورٹنٹ طریقے سے ہمیں ہمارے ماں باپ کو ہی ذہن میں ڈال رکھ رنا چاہیے کہ پانی کی اہمیت جو ہے وہ کسی چیز کی نہیں ہے
ہاں ہاں ہمیں دوسروں کو بھی موٹیویٹ کرنا چاہیے پانی کتنا ضروری ہے پانی وہ جانے ہاں ہمارے لیے ضروری یہاں اگر چاہے میں اس سے بھی زیادہ ہاں ہاں
جی بالکل بکل بالکل صحیح فرمایا آپ نے تو بس یہی ہے آپ پانی دیکھ لیجے ہمارے یہاں بھی سیم چیزیں ہوتی ہیں یدی آس پاس کے معاشرے میں لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ نل آتا ہے تو ٹنکیاں بہتی رہتی
اس کی حفاظت کرنا ہر انسان کا کام ہے پانی کی قیمت پیاسوں سے پہنچاؤ ہر بوند میں چھپی زندگی کو سمجھاؤ دریا بھی قطروں سے اپنی پہچان بناتا ہے جو پانی بچاتا ہے وہ مستقبل سجاتا ہے صاف پانی صحت کی پہلی پہچان ہے اس کی حفاظت ہر دل کا ارمان ہے نہ ذائق کر اس نعمت کو یارب
جی جی تو آپ کے یہاں بورنگ وغیرہ لگی ہے یا آپ کے یہاں نل سے پانی آتا ہے
کیا
آپ کے یہاں بورنگ لگی ہے یا آپ کے یہاں نل کا پانی آتا ہے
یہاں پر نل کا پانی آتا ہے ا ہ ہاں ہاں کہیں پر اسٹڑی کرا ہو یہاں پر گندا پانی ملتا ہے
اچھا اچھا اچھا تو آپ پانی پانی دیکھ یہ سوچ سمجھ کے صاف ستھرا پانی پی رہے گا آج کل موسم ایسا چل رہا ہے میں نے بتایا نا میری بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے گلے میں بہت ہی درد ہو رہا ہے گا اور موسم بھی ایسے خراب ہے تو بڑی تری تکلیف سےی چل رہی ہیں
پانی انسان کے لیے بہت ہی ضروری ہے
بہت ضروری ہے اور صاف پانی ہے اسے صاف کر کے پینا چاہیے
ایک بے رنگ بے ذائقہ اور بے بو مائع ہے جو تمام زندگی مخلوق کی زندگی کے لیے ضروری
جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے
بانی انسانی جسم کو ہائڈریٹڈ رکھتا ہے ا گردے کے ذریعے زہریلے میدے باہر نکال سکتا ہے پودوں جانوروں انسانوں کی زندگی کے لیے بنیادی ضرورتیں ہے نا ہاں اور بتائیے آپ اس کے بارے میں کچھ
بس بات تو آپ کی بالکل صحیح ہے جس طریقے کا ماحول چل رہا ہے نہ گرمیاں اتنی زیادہ ہیں بارش اتنی کم ہے بارش تو رحمت ہوتی ہے اور بنا رحمت یہ دھرتی کیسے چلے گی دھرتی بے رنگ ہو جائے گی نف کوئی سہانی ہوائیں نہ کچھ نہ کھیتوں میں لہریاتیی فصلیں کچھ بھی نہیں ہوں گی جس سے ہمارے معاشرے کا ہمارا اپنا نقصان ہے تو بس اللہ سے سے دعا ہے کہ پانی آئے اور گزارے سے اوپر والے سے کہ وہ ہمیں جی جی ماشاء اللہ صحیح بولا آپ نے جی
سا کنواں نظر آیا اس نے پانی پیا اور اپنی بوٹل بھی بھر لی یہ ہمیں ایک نصب ملتی ہے اسٹوریوں سے ہمیں نصت ملتی ہے نا ایک ایک پانی کا کطرہ انسان کے لیے کتنا ضروری ہے
جی
پانی ضع نہیں کرنا چاہے نا
چلیے پھر مجھے آپ کی سوچ سمجھ کے آپ کی باتوں سے سن کے بہت خوشی ہےئی پھر کبھی ہم کسی اچھے نئے مدعے پہ کام کریں گے اور بات کریں گے السلام علیکم اللہافظ
السلام علیکم و علیکم ال وورحمۃ اللہ